وعلیکم اور جناب کیسی ہیں
جی جی الحمد للہ خیریت ہے آپ بتائیے
اور سب کہہرییے تھے آپ کے گھر میں
جی الحمد اللہ
اور کیا اور کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں بس کھانا کاہیے آپ کو ہو گیا
جی جی میں آج کھا ہوں چکن
اچھا
مٹن گریوی
کیا بات ہے
جی
اور ت میں بوٹ ک آپ کے
ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے
جی اور
آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں ٹھیک ہے سب
مجھے سب خیریت سے ہے
پڑھ لیے آپ
جی جی
نماز پڑا کریے نماز پڑھا کریے نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے
جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
پڑھنے سے سکون ملتا ہے آپ کو
جی
اس سے اللہ بہت خوش ہوں گے آپ کے اوپر آپ کے گھر میں بہت خوشح خوشحالی رہے گی
جی بالکل صحیح فرمایں آپ
بچے سب سلامت رہیں گے
بالکل اللہ کا ذکر کرنے سے سب کچھ پرسکون ہوتا ہے
جی انشاء اللہ اور بتائیے
ویسے تو پابندی سے پڑھنا چاہیے نماز
جی
لوگ کام کے آگے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا
صحیح بات ہے نماز کو چھوڑنا سب سے بڑا گناہ کرنا
بالکل فرض ہے ہر حال میں پڑھنا ہے
ہوں ان کہیں بھی ہوں نماز اجان ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کام چھوڑ کے جانا چاہیے
بالکل
اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جیسے ہوتے ہیں نا کہ نماز ازان ہوتی رہتی ہے فون چلاتے رہتے ہیں آواز دھیما نہیں کرتے ہیں انسنا کر دیتے ہیں
جی جی اپنے امان دیکھیے اپنے سات جائیں گے ہے نا کرنا اپنا کام ہےسا کو وہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے اس کو کیا نہیں
جی
کیا
اور آپ کے گھر میں کیسے ہیں آپ کے امی ابو
جی الحمد للہ اچھے ہیں
اچھا اور کیا کرتے ہیں آپ کے ابو
ہمارے ابو دفتر جاتے ہیں جی جی ہیلو آواز آ رہی ہے
جی جی آ رہی ہے
جی ہمارے ابو دفتر جاتے ہیں
اچھا ماشاء اللہ ترقی کی راہ میں چلیں
بالکل بالکل انشاء اللہ اور آپ کو گھومنا پسند ہے
جی جی بہت پسند ہے
الگ الگ ملکوں میں جانا وہاں کی وادیا وہاں وادیوں کا خسنما نظارہ وہ سب دیکھنا
جی جی ہمیں بہت پسند ہے وہاں کے نظارے دیکھنا جا بھی رہے ہیں ہم اکتیس تاریخ کو جا رہے ہیں
اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل
جائیں گے ان شاء اللہ
جی جی
پہنچ کے سکون ملے گا ہمیں وہاں
اچھا آپ سری نگر وہاں تو کافی خوبصورت ہوا دیا ہے جنت ہے وہ تو جنت
اچھا سین ہے جنت جنتی ہی بول لو پر اصلی جنت
جنا اس بھی جنا ہی ہو گیا دنیا کے حساب سے جنت ہے بے شک انسان کے امال بتائیں گے کون جنت میں جائے گا کون آخرت میں جائے گا ہے نا
صحیح فرمایا
انسان تو دنیا میں اچھا با کام کرتا ہی ہے وہ تو اللہ ہی جان سکتا ہے کون وہاں جائے گا جنت کون آ کررا میں
صحیح فرمایا اور آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں
جی ہمارے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں
ماشاء اللہ
شوہر ہمارے
جی جی
جی
اور آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں
جی جی ماشاء اللہ سب جاتے ہیں
کیا کتنے بچے ہیں آپ کے
دو ہیں دو
ماشاء اللہ اور نے مت آتا فرمائے
چم میں چمم میں جی جی جی ہماری شادی کو
اور ہماری بھابھی جان کیسی ہیں
بھابھی جان بہت اچھی ہیں آرام فرما رہی ہیں ان کی یاد تھڑ طبیعت ڈاؤن تھی نا تو وہ آرام فرما رہی ہے جی
جی کا خیال رکھیے بھابھی جان کا ہمارے
جی جی ہم تو دنوں رات خیال رکھتے ہیں انشاء اللہ
ماشاء اللہ ایسے ہی کرنا چاہیے
جی جی اور فرمائیے آپ فرمائی
جی آج کل نیٹورک بڑا خراب چل رہا ہے بات کرتے کرتے اٹک جاتا ہے
جی جی اس سمے کیا ہے نا موسم موسم خراب چل رہا ہے نا تو اس کے وجہ سے اس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے کالنگ کا کرنے کا
جی
اور آپ کے یہاں بارش وارش ہوئی ہے
جی جی ہمارے یہاں تو دو دن پہلے بہت اچھی بارش ہوئی ہے اللہ کی رحمت برس رہی تھی دو تین دن سے دھوپ آ گئی ہے کافی گرمی ہو رہی ہے
جی ہمارے یہاں تو بارش ہی نہیں ہو رہی ہے دو دن ہوئی ہے اللہ ناراض ہو گئے تو ہو ہی نہیں رہی ہے
دوا کری
اللہ سے دعا کریے کہ ہمارے یہاں بھی ہو جائے فصل اصل کھیتی وتی کیا ہوں تو فصل وسلم آئے برباد نہ ہو اللہ سے دعا کریے
جی جی بالکل انشاء اللہ
اور بتائیے نماز وماز پڑھتی ہیں آپ
جی جی بالکل
نماز پڑھا کریے نماز سے برکت ہوتی ہے گھر میں آپ اور قرآن کی تلاوت کریں
جی
جی اور فرمائیے آپ
آپ کو اور کیا پسند ہے کھانے پینے میں
ہمیں کھانے پینے میں سب پسند ہے لوکی بس نہیں پسند
اچھا وہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے وہی نہیں پسند ہے آپ کو
جی تھوڑا کھا نہیں پاتا میں باقی میں کھانے کی کوشش کروں گا انشاء اللہ
جی بالکل کھائیے گا ہمارے نب کی سنت ہے پلاک کی جی
اور فرمائیے
اور سب اللہ کا ش اللہ ق سب حییدیت سے ہے
اچھا آپ کے بھائی کیسے ہیں
ماشاء اللہ سے پہلے سے بہتر ہے وہ
ان کا کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تھا کیا
جی جی جی پہلے سے بہتر ہے وہ
بہتر ہے وہ اب اچھا
ہ کمزورور آ گئی تھی وہی سب کا علاج چل رہا تھا
او ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا
جی الحمد اللہ
اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
جی جی کھانا پینا ہو گیا ہمارا
جی بڑیا
ہاں پی کے ہم فارغ ہو گئے
سوب آان ال شب آان
اور فرمائیے
اور اپن کو اپن کو زیادہ طرح جی الحمد للہ اللہ شکر ہے سب بڑھیا ہے
جی کیا بول رہی تھی آپ
ویس اپن کو دین کی باتیں زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ دین کی باتیں کرنے سے آپ کو بھی علم ہوگا ہم کو بھی ہوگا ہمارے گھر میں بھی مطلب چھوٹے بڑے آپ آپ سے بھی سیکھیں گے ہم سے بھی سیکھیں گے
آ رہی ہیں صحیح فرما رہی ہیں ہمیں نماز پڑھنا چاہیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے ہمیں م دوروں کی مدد کرنی چاہیے کییرا جگات زیادہ سے زیادہ آمدنی میں کرنی چاہیے
آپ د د آپ دے دوسرا دوسرا جانے نہا
دوسرے کو پتہ نہ چلے صحیح فرمایا اس نے ہمیں نماز مسجد اپنے مسجد کو آباد کرنا چاہیے
بالکل
صحیح بات ہے آپ نے صحیح فرمایا اور سر روم آئے گی
ج
ہلو
جی جی بولیے
اور فرمائیے آپ
اسی لیے آپ اپنے گھر میں بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیم علم دیجیے تاکہ وہ بڑے ہو کے لوگوں کی عزت کر سکیں
چلیے ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدا حافظ
ج